ہلو ہیلو یہ آپ کی آواز آ رہی ہے ہیلو السلام علیکم
کیسی ہو
جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد اللہ تمم سناؤ
ج میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بیٹھی ہوئی ہوں
جی اچھا اچھا اور سب خیریت
ہاں سب کہہرییا اور کھانا پکا لیا آپ کی امی جان نے
جی ہاں کھانا ابھی پک رہا ہے اور آپ سنائیے
کہ میں بس بیٹھی ہوئی ہوں کھانا پینا کھا بیتی رہی ہوں
آ کیا کھایا ویسے آج آپ نے
ع عید سرمہ پکایا تھا اور
ماشاء اللہ کیا بات ہے آپ کی امی نے تو بہت اچھی چیز پکائی تھی آج
جی ہاں
ویسے آج کس وشے پر چرچا کی جائے
ہیلو
ہاں جی آواز آ رہی ہے
ہاں جی آ رہی ہے آپ کی آواز
جی میں میں نے فرمایا کہ آج کس وشے پہ چرچا کی جائے
ج آج ہم آج جب میں اسکول رہی تھی نا کے بارے میں بہت اچھی چرچا تو اسی کے بارے میں چرچا کر لیتے ہیں پھر
جی بالکل اچھا دلچسپ وشے ہے شہر کسی بھی دیش کی ترقی میں مہتوپورن بھومکا نبھاتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل شہروں میں شکھا سواستھ ویاپار اور روزگار کی انیک
جی بالکل صحی فرمایا آپ نے اسی کارن بہت سے لوگ کاموں میں شہر کی اور جاتے ہیں
جو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بالکل بھی
ابھی نہیں آ رہی آواز
ہیلو
ہلو آواز نہیں آ رہی
اس کی آواز نہیں آ رہی ہے
ابھی بھی نہیں آ رہی
ہاں اب آ رہی ہے اب بولیے
جی
ہیلو
کہا کہ اسی کارن بہت سے لوگ گاؤں سے شہروں کی اور جاتے ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے ا ت بھی کسی بڑے شہر میں گئی ہو یا پھر نہیں گئی ہو گاؤں میں ہی رہتی ہو
نہیں نہیں جی ہاں میں جے پور گئی ہوں وہاں کی سڑکیں بازار اور عمارتیں دیکھ کر تو بہت پرباوت ہوا ہے جے پور تو ایک اچھا شہر ہے وہاں تو میرا دل بہت خوش ہو جاتا ہے وہاں جا کے جے پور میں بڑی بڑی بڑی جے پور ہے ایک بڑی سٹی ہے وہاں پر بہت اچھی اچھی عمارتیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر دیکھنے کا نظارہ بھی بہت خوب ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ ویسے میں نے سنا تھا میری سوہر بتا رہے تھے کہ جے پور کو نا گلابی شہر کے نام سے پکارتے ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے وہاں کا جے پور کا نام گلابی شہر بھی رکھا گیا ہے وہاں کے وہاں پہ وہ کے ماحول کو دیکھ کے ب ساری عمارتیں ہیں جو ساری گلابی رنگ سے بنی ہوئی ہیں اور اس لیے اس گلابی شر شہر کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ وہاں ایتہاسک عمارتیں اور آدنک سوھائیں دونوں دیکھنے کو ملتی ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ ایسے شہر کی سب سے بڑی وششتا تہیں کیا لگتی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے
جی ہاں بالکل پت ہے میرے خیال سے نا شہر میں شکھا اور روزگار سے ادھک اوسر ہونا اس کی سب سے بڑی وششتا ہے جیسے کہ بڑے بڑے ش شہروں میں تو اچھے اچھے لوگوں کو نوکریاں مل جاتی ہیں مطلب لوگ ادھر ادھر نہیں بھٹکتے کوئی نہ کسی نہ کسی ویکتی کو کوئی نہ کوئی کام مل ہی جاتا ہے وہاں پر جا کے تو
ہاں ماشاء اللہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے شہروں میں اچھے اسکول اچھے کالج وشو ودیالیہ ہاسپٹل وغیرہ سبھی چیزیں ہوتی ہیں شہروں میں تو
جی ہاں شہروں میں تو سبھی چیز کی سویدھا ہوتی ہے آج کل اتنی گاؤوں میں نہیں ہے اس کے علاوہ بڑے اسپتال اور سواستھ سیوائیں بھی اپلبھ رہتی ہیں
جی ہاں سا سال
وہاں پر تو پوری رات بازار کھلا ہوتا ہے تو کہیں بھی جا کے اپنا علاج کرا لو جسے رات میں ک کی طبیعت خراب ہو جائے یا کچھ سامان کی ضرورت پڑے تو جا کے آرام سے ہم لے سکتے ہیں شہروں میں تو شہروں میں سھی طرح کی سیدھائیں اپلبھ رہ ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی صر میں کیا پریوار بھی سب سے اچھی ہوتی ہے
جی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے بسیں ٹیکسی گاڑیاں اور اوپر والے ایسے آن لائن والے بھی چلتے ہیں اور انیہ سادھنوں سے یاترا بھی ہو سکتی ہیں میں الگ الگ نمبروں کی بس چلتی ہیں ٹرین چلتی ہے میٹرو ٹرین چل یعنی کہ وہاں پر بہت ساری سویدھیں ہمیں پائی جاتی ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ شہروں میں نا کچھ سمسیایں بھی تو ہوتی ہیں سڑکوں پر
جی ہاں سمسیایں بھی تو ہوتی ہیں ہلو
ہاں جی آ رہی ہے آپ کی آواز بولیے
ہاں جیسے کہ بھیڑ بھاڑ اور ٹریفک کی سمسیا زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ہرٹ ہر وہاں پہ ہر جگہ پر ٹرک وہ لگا رہتا ہے وہاں پہ لائٹ لگی رہتی ہے وہاں پہ پولیس بھی لگی ہے چاروں طرف ٹریفک جام نہیں ہو ویسے تو زیادہ تر لائٹ لائٹ کے حساب سے سارے واہن نکلتے رہتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ یہ تو میں نے بھی سنا تھا ٹریفک کی وجہ سے نا لوگوں کو گھنٹوں تک جام میں پھنسنا پڑتا ہے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے ایسے جام میں پھنس جاتے ہیں کہ گھنٹے دو گھنٹے بیت جاتے ہیں جنے جام میں پھسے ہوئے
جی ہاں بالکل صحی فرمایا آپ نے کئی بار لوگ گھنٹ جیسے کہ کئی بار لوگوں گھنٹوں تک جما جام پڑے رہتی ہیں اور اس کے علاوہ پردوشن بھی ایک بڑی سمسیا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحی فرما رہی ہو جی آپ سدوسڑ تو آج کل سبھی جگہ ہے بہنوں سے بھی کارخانوں سے سے نکلنے والا دھواں پریاورن کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتا ہے وہاں نے دیکھا شہروں میں جتنا نہیں کارخانے فیکٹریاں کتنا دھواں نکلتا ہے وہ زہریلا دھواں ہوتا ہے د پہ ہوتا ہے آ کو بچوں اورد جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سکھ داک ہوتا ہے
جی ہاں بہت ہی زیادہ نقصان دائک ہوتا ہے کیونکہ یہ شہروں میں پیڑ لگانا اور سوچھتا بنائے رکھنا بھی بہت ضروریتا ہے
ہاں جی بس انشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی یار شہروں میں نا جیون کی گتی بہت ہی زیادہ تیز ہوتی ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے لوگ اپنے کام میں اتنے ویست رہتے ہیں کہ ان کے پاس کم سمے ہی ملتا ہے
اللہ بالکلح فرمایا جی آپ نے شہروں میں نا منورنجن کے سادھن بھی ادھک سے ادھک ہوتے ہیں جیسے کہ کہیں بھی چلی جاؤ آپ آپ کو پارک وغیرہ تو ملے گا ہی ویسے ہر شہر میں
پارک جے پور میں تو پارک بہت ہے بہت جگہ جگہ پر جا کے دیکھ لو پارک کچھ سیم ہی نہیں ہے ہر جگہتا آپ کو پارک ملیں گے سنیما ہال ملے گا پستکالیہ ملے گا اور کلسر کے کی بھی بھاگ ملیں گے آپ تو بہت سارے وہاں پر
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے بچوں اور یواؤں کے لیے آ طرف کئی اپلبد ہوتے ہیں
کیا تمہیں شہر میں جینا ان ہے
جی ہاں ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آپ مجھ سے پوچھیں لیکن آپ نے میرے دل کی بات جی دلی مجھے نا شہر کی سوھا بہت ہی زیادہ پسند ہے مجھے شہر میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے گاؤں شانتی بھی بہت اچھی لگتی ہے مجھے تو ویسے
جی بالکل میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں کہ دونوں کی اپنی اپنی وشیشتاائیں ہیں
جی ہاں صحیح فرمایا جی آنے شہروں میں نا آدنک تکنیک کا اپیوگ ادھک سے ادھک ہوتا ہے
جی ہاں اس سے لوگوں کا کام آسان بھی ہو جاتا ہے ویسے تو
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی لیکن ہمیں پریاورن اور ساماجک مولوں کا بھی تو دھیان رکھنا چاہیے
ماشاء اللہول کیول وکاس ہی نہیں بلکہ سنتلن وکاس بھی ضروری ہونا چاہیے
ہاں مضا اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہو شہروں کی صفائی بھی تو بہت مہتوپورن ہوتی ہے شہروں میں کتنی صفائی ہوتی ہے اتنی گاؤوں میں نہیں ہوتی ہے
ہاں جی یہ تو بالکل صحی فرمایا آ اپنے شہروں میں صفائی کا تو وشش دھیان رکھا جاتا ہے اور سوچھ شہر سوچھ ناگرک کا آدار بھی ہوتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی سرکار اور ناگرکوں کو ملا کر شہروں کو بہتر شہروں کو بہتر مو بنایا جا سکتا ہے د سبھی لوگ اپنے کرتبیوں کا پالن کرے تو شہر کو ایک سندر سندر شہر بنا سکتی ہیں
جی بالکل مجھے بھی ایسے بھیسے یہاں پر چرچا گان بڑھاتی ہے ویسے تو جی ٹھیک ہے اچھا مجھے گھر جانے کی ا جی
جی ہاں ماشاء اللہ مجھے نا آپ سے بات کرے بہت اچھا لگا
ج مھے بھی اللہ
لکھو تا پھر